ہچ
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ
بس بڑھیا آپ بتائیے ہ سب خیریت سے
اچھا۔ ہاں ہم ابو ابمی کے گھر گئے ہے ابھی۔ سب۔۔۔ بڑھیا ہیں ہے ہاں۔
اوکے اور موسم کیسا ہے وہاں۔۔۔
موسم۔۔۔ تو بہت بڑھیا ہے۔ دو دن سے تھوڑا سا دھوپ تھی۔ تو آج صبح صبح اتنی تیز بارش ہو گئی کہ سویٹر پہننی پڑ گئی ہے۔
اچھا یہاں پر بھی اب۔۔۔ بارش اندھی طوفان آیا ہے۔
اچھا تبھی تو ابھی تو راحت ہوگی ادھر تھوڑا۔
ہاں موسم پھر بھی بیٹر ہے اور دنوں پہ۔ جنت۔۔۔ کا احساس۔۔۔ دلا دیا موسم نے۔
گڈ ہا تھوڑی دیر کے لیے تو اگر۔ ایسا ہی رہے تو تب تو صحیح ہے لیکن۔۔۔۔ لیکن پھر وہی تھوڑا بارش ہوگی تو۔۔۔
لیکن بیماری کی۔۔۔۔ جڑ ہے۔ موسم چینج گرمی میں۔۔۔ گرمی نہ ہو۔ برسات میں بارش نہیں۔
صحیح بات ہے۔
پہلے تو برسات کے ٹائم۔۔۔۔ میں ڈینگو۔۔۔۔ ملیریا ہوتا تھا۔ اب۔۔۔۔ ہماری امی جان کو نومبر کے ٹائم میں ہوا۔ اب موسم کا کیا کہیں گے۔
ہمم ہمم ہمم ہممم۔
کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔۔۔۔
صحیح۔ صحیح بات ہے۔
اس سے اچھا ہے جیسا ہے جو موسم ویسے ہی رہنا چ۔۔۔
اس ہی کو جھیلو۔ ہاں۔
بیمار ہونے سے تو اچا۔۔۔ اچھا ہے ڈاکٹر کے پاس جیں انہیں پیسہ دیں
صحی بات ہے ہ ہ نی نیم حکیم بیٹھ بیٹھے گتے ہیں یہاں پہ نیم حکیم خطرائے جان ہے نا
یہ تو ہے
اچھا اور کیا چل رہا ہے
کچھ نہیں موسم کا جائزہ لیا جا رہا ہے
اچھا ہ کیا کیا بنایا تھا پھر آپ نے موسم کے خوشنما ہونے میں
ہمارا بیٹا تو گہ رہا تھا آپ کون ہے بنو
ہ
ا وہ ایک دم سے ویسا ٹھنڈا بھی نہیں ہے موسم کی پکوڑے کھانے کا من کرے ا وہ ہلکا کسی عمرس جیسی گرمی ویس سی ہے تو وہ من ہی نہیں کر کر رہا آئلی ہی کھانے کا
ہاں نہیں ہم تو جب آ گئے تھے اپنے ابو امی کے گھر تو رستے میں بارش ہو گئی تھی تو میں میری بیٹی بول گئی تھی امی چائے پکوڑے والا ہو وہ کھلا دو تو رستے میں جب گاڑی کوکی تھی
تب ہے وہاں کے پکوڑوں کا تو سواد ہی ماشاء اللہ بہت اچھا ہوتا ہے
ہاں
ہمارے ہاتھ میں وہ جادوں نہیں
ہاں کچھ پہاڑوں کا پانی کا ٹیسٹ ہوتا ہے نہیں کیا وہ تھوڑا سا الگ ہی
وہ رہا اور ان کا بنانے کا شاید طریقے بتے ہم بھی اس طریقے کا بنائیں تو
ہاں ہاں سی بات ہے ہاں ہوں ہ اچھا ہاں یہ تو تب پھر میری دونوں بیٹیوں نے اسی کا چائے پکوڑے کا لطف اٹھایا اس دن جھما جھم بارش ہو گئی تھی ٹھنڈ بھی ہو گئی تھی کیونکہ ہمارے کپڑے تو اوپر گاڑی کے اوپر سوٹ کیس میں رہ گئے تھے تو ٹھنڈ بھی ہوئے گی ت تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں چائے پکا گ ہی کھانے تو رستے سے ہی حالانکہ باہر کا ہی کھلوایا لیکن
نہیں ٹھیک ہے اب جہاں جاؤ وہاں کی چیزوں کا لطف نہ اٹھائیے
ہاں بس ہاں صحی بات ہے ہ اچھا
اب آپ کے واپسی کب کی ہے گرم میں آنے کی
آنے کو تو جی نہیں چاہتا ہے بٹ کیا کریں
جنت میں گئی ہیں آپ تو کیسے آپ کا جی چاہے گا
جنت سے کس کا آنے کو من کرتا ہے
وہی تو صحی بات ہے لیکن جن میں سب کچھ چ وہائی
وہی تو لیکن وہی ہے گرمیوں جو تین مہینے ہوتے ہیں نا جولائی اگست وہ تو جہن بھی بن جاتا ہے اس ٹائم پہ صحیح میں
ہاں یہ برسات ارسات والا وہ اب ابھی بارش ہو گئی ہے تو اسی میں عمرس کیوںکہ اتنی بڑھیا تو ہوئی نہیں بارش دس منٹ برسا ہے بس آدھی سے آئیے تو موسم تھوڑا ہوا میں ٹھنڈک ہے
دل ہو گیا ہاں
اوروڑا سا لیکن بیماریاں پکڑیں گی نا گلا ہلا پکڑ لے گا وہ پھر مشکل کر دیتا ہے ایک کو پروابلم ہوگی پھر پورا پریوار
اسی کی چپیٹ میں آ جائے گا ہاں صی بات ہے نہیں یہاں تو خسے صحی ہو جاتا ہے موسم تو ہوگا سا بارش ہوئی کہ یہاں سویٹریں نکل جاتی ہیں ہوں بس وہی دو تین دن اگر دھوپ گے تو تھوڑا گرمی کا احساس احساس ہوتا ہے پھر لیکن یہاں پر جیسے تین دین خوب ا گرمی ہوگی تو چوتے دن باریش
ہوں کم سے کم صبح شام کا موسم کاپ لطف اٹھا سکتی ہیں یہاں پہ تو صبح کیا شام کیا دین کیا
ہاں ایک ہی جیسا رہتا نہیں یہاں صبح سے شام تو بہت ماشاء اللہ بہت اچھا موسم رہتا ہے بالکل سہاونا ایک دم اچھا لگتا ہے
ہوں ہ
ہاں اور بتائے کیا چل رہا ہے
بڑھیا چل رہا ہے سب اپنے کام میں ویست ہیں
ہ سی بات اچھا اور کام جو سوگ پہ چل رہا ہوگا
بہت ہی اتنا جوش وو روح رہا ہے کہ بارش آگ گئی آج اسی چکر میں بس باہر ہی آ جاتی ہوں وہاں پہ تو پھر میرا تو نکلنا ہی مشکل ہو جاتا تو
ہاں یہ تو ہے خیر
شہروں کی طرف کیسے کرا جاتا پلائن
ہاں
گاؤ سے تو اس لیے سب اپنے زور شور پ ہ موسم سے لے کے کاروباری تک
صیح ہے ہونا بھی چاہیے ای س بس ادھر بھی میں تو موسم کا ہی لطف اٹھا رہی ہوں
آپ کا بڑھیا ہے ٹھنڈی جگہ میں ٹھنڈ ہاؤ کلو فٹ
ہاں ہاں کیا کریں ابھی جب تک ابو امی ہیں تو ہمیں تو مل ہی جائے گا موسم ایسا
صحی بات ہے اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو تو ویسی ہی نہیں ملنا ہے موسم جب وہاں سے آ چکے ہیں
ہاں ہاں ہاں ہوں ہ ہ بس وہی ہے ج روزگار کے یہاں سادھن نہیں بنے تو فیسلٹی وغیرہ تو ساری کچھ سب صحی مل گئی ہے ادھر بٹ گاؤں گاؤں ت گڈ بھی آ گئی ہے وہ بھی آ گئی ہے سب صحیح ہے ساری چیزیں مل جاتی ہیں بٹ یہی ہے روزگار کے اوسر نہیں ویدا
کوئی نہیں وہ سمج جنے دھیرے دھیرے پائن ہو گئے موس موسم کے چکر میں روزگار کے چکر میں اب پتا چل رہا ہے جب کووڈ جیسی بیماریاں آتی
ہوں ہاں
کہ اپنے ش گاؤں میں رہنا ہی
الگ بات ہے ابھی دیکھو ہاں ابھی جیسے گیس ویس کی تھوڑا سا دقت ابھی ہو ہی رہی ہے ادھر سائڈ ہماری سائ تو ہاں گاڑی کب سے آئی نہیں ہے ہمارے ادھر تو یہاں لیکن لکڑیوں کا انتظام کرکھا ہے تو سب چولہے پہ بنا گئے ادھر کھانا
ان کا بھی الگ ہی مزہ ہے
اس کا بھی الگ مزہ ہے صحی بات ہے ہاں
ہمیں تو یہ چیز نصیب ہی نہیں ہوتی آپ کے اوپر خدا کی نعمت اٹھ
ہاں صی بات ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اب ہمارے ابو امی کو یہاں شفٹ کر دیا تو ہم کھ دن یہاں کا لطف
ان چیزوں کی تک تکلیف انہیں نہیں اٹھانی پڑی
ہاں یہ ہے تو ویسا
ورنہ شہروں میں بڑا مشکل ہے موسم الگ ہی چلتا ہے سب اپنے اپنے حساب سے چلتے
وہاں تو تھوڑا سا لائٹ چلی جائے بس نہ پانی ملتا ہے نہ روشنی ملتی ہے کچھ نہیں ہوتا ادھر یہاں تو کم سے کم لائٹ نہیں ہے تو باہر کی روشنی آ جاتی ہے دن بھر میں تو اور گیس نہیں ہے تم اپنے لکڑیوں میں کھانا بنا سکتے ہو پانی کے لیے یہاں پہ چگل پانی یہاں ملتا ہے بڑھیا جس نے فریج کے پانی کو بھی معاف کر کھاائے ٹھنڈا ٹھنڈا بہتا ہوا جل ہے نا
صحی بات ہے
تا کچھ ٹائم تو ایسا لگتا ہے کاش تھوڑی اور محنت کر لی ہوتی تو ہم بھی یہیں سے شفٹ ہوتے تو سی تھا کہتے سی میں ہ ہ
چلو کوئی تو اٹھا رہا ہے جنمات کا مجا
ہاں ہی صحیح میں گرمیوں کے موسم میں تو یہاں گرمیوں کے موسم میں تو صحیح میں جنت ہی ہے ادھر
ہاں
یہ ہے حساب کتاب اور بتائیے آپ کے ابو امی سب صحیح ہیں
سب بڑھیا
ہ ادھر تو خوب گرمی ہوگئی ہوگی ابھی تو
وہی ہاں گرمی ہی جھیل رہے ہیں تھوڑا سا پیڑ ہل جاتے ہیں ہے
چل گا ہے نا
نہیں نہیں ختم ہو گیا دو کو پچیس سے دو
اچھا اچھا
کل ہی تو ہوا ہے آج تو تین ہی
ٹھیک ٹھیک
سب کو تپا دیا بارش آ کر
ہوں آپ بھی پلان بنا رہی ہیں گھومنے کا نو تاریخ کو
نہ نہ ہمیں کہاں ہمارے اوپر بھی خدا کی الگ سے نعمت برت
اچھا کہ تم گرمی ج لو ہاں
گرمیوں میں ہی جنت د دکھائی دے رہے ہے
صحی بات ہے اسی میں جنت ڈھونڈنی پڑے گی
کیا کریں کوئی آپشن ہی نہیں ہے جنمت ڈھونڈنے کا
ہاں
یہی والا ہے اب وہی سوچ رہے تھے اگر ویسے نہیں اب جنت تو خود ہی بنانی پڑے گی تو دو تین دن کی بولیں کہ دے دیجیے تھوڑا ڈبکی لگا کہ آ جائیں ہم بھی
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہ
تھوڑے ڈبکی لگا کے پاک ہو جائے ہمارا
ہاں سی بات ہے یہ بھی ضروری ہے ہ ہاں ہاں ہاں سی سی سی بات کررد
اس لیے اور سب خریت سے ہیں
پگ آپ کا ٹھیک
ہاں جی ہاں جی
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک صحیح ہے ہاں چلیے پھر ملتے ہیں اوکے اوکے خدا حافظ ک